ل
جی وعلیکم السلام
اسلام علیکم کیا سے ہو
خیریت ہے آپ بتائیے
ہمارے یہاں پہ بھی سب کہہ رہے ہوتے اور کیا ہو رہا ہے کھانا پینا ہو گیا
ہاں ہو گیا آپ بتائیے
ہاں ہمارا بھی ہو گیا ابھی امی کے لیے چائے بنائی تھی صی دے کیا رہ نہیں
جی اور گھر میں سب امی ببو ٹھیک ہے
ہاں سب خیریت اللہ تلہا ک دوے آ رہ مت سب بڑھیا ہ آپ کے امی ابو ٹھیک ہے
ہاں خیریت تھا ہیں ہووون خری
اچھا جی اور سنائیے تو کیا ہو رہا ہے موسم کیسا ہو رہا ہے
ہاں موسم میں صحیح ہے دھوپ ہو رہی ہے
تو ہمارے یہاں بھی چپ ہو رہی ہے اور کبھی بادل جیسا موسم ہو رہاتا ہے کہ بارش نہیںل جاتی ہے کیا سبھی ٹوٹنے کا لاتے ہیں گرمیاں بہت زیادہ پڑ رہی ہیں
اچھا تو کس پہ بات کرنا چاہیں گے
آپ بھی آپ کو اچھا لگتا ہے
تو آج بھائیوںوپہ دوسر پہ کرے وہاپ
ہاں بولی پی
دیکو جیسے وایو پردوشن ہے جیسے اس کے کارن ہے جیسے واہن ن دھواں نکلتا ہے کارکانوں اور تھرمل پاور جیسے پلاانٹ سے اتسرجن اور جیسے اندا دھند بنوں کی کٹائی ہوتی ہے جس سے ہمارے یہاں ویو پردوشن پھیلتا ہے
ہاں وہ تو ہے صحیح کرنا رہے
ہ اور جیسے ہی جیسے کھانا پکانے کے لیے کوئل جیسے لکڑی جیسے اتیادی کا اپیوگ کرتے ہیں تو ان سے مطلب ہوا میں ایک جہریلی گیس بنتی ہے جمع ہو جاتی ہے
فرما رہے ہو
جیسے سڑکوں پہ دھول اڑتی ہے
ہوں
دھولوں اور خنن کار مطلب کی بھاری ماترا میں جن میں ان میں مطلب کی اشھیاں پائی جاتی ہیں جس سے کہ واو پردوشن ہوتا ہے اور آپ بتائیے
وہ کیا ہے نا کہ جیسے کہ یہ بریاں وغیرہ ہوتی ہیں تو ان سے جو دھواں نکل تا ہے کارخانوں سے دھویا نکلتا ہے اس سے اس سے کیا ہے کہ ہمارے وایو منڈل میں وای منڈل دشت ہو جاتا ہے
جی ہاں ہاں ہاں ہاں آ رہی ہے آواز بولیے
ہیلو
آواز نہیں آ رہی
ہاں تو وایو منڈل دوسرے تو ہو جاتا ہے آ رہی ہے وایو منڈل دوسرے تو ہو جاتا تا ہے تو بارش وغیرہ ہوتی ہے پیڑ وغیرہ ہوتے جس سے بیماریاں پھیل جاتی ہیں منش کے لیے بیماریاں آ جاتی ہیں تو ہمیں نا ایک فیکٹری وغیرہ آئے ہیں ان سے دور ہی رہنا چاہیے پلاسٹک وغیرہ
سیون نہیں کرنا چاہیے بیماریاں کینسر جسی اور فرمائیے
ہ ہ اور بتائیے آپ اسٹڈی اس میں قالین میں کیا کرتی ہیں
ہاں اسٹڈی میں میری پڑھائی چل رہی اسی سی وغیرہ چل رہی
اچھا کالین پڑھائی ہی بول رہی ہو
ہاں ہاں پتہ ہے مجھے اسائنمنٹ وغیرہ بن رہے ہیں ای سی سی کر لیا ہے ای س سی کا ڈپلووما ہو رہا ہے ہاں
اچھا
بی اے وغیرہ کروں گی اور کوئی فارم وغیرہ نکلیں گے تو ان میں فارم ڈالوں گی جس سے کہ پڑھائی چلیے ہو جائے ویکینسی وغیرہ نکلیں گی تو فارم وغیرہ ڈالیں گے آپ کیا کر رہے ہو محترمہ
ہم میری گریجویشن چل رہی ہے گریجویشن چل رہی ہے میری اور جیسے کوئی ویکینسی آتی ہے میں بھی ان میں ایسے ہی فارم بھر دیتی ہوں
اچھا اچھا صحیح ہے ایسا ہی ہونا ہاں اور دیکھو اللہ تعالی کی کیا رحمت ہوتی ہے کیا ہوتا ہے ہیلو
ہاں آواز آ رہی ہے بولئے
اور کیا ہو رہا ہے
کچھ نہیں ہو رہا ہے بیٹھے ہے بس
یہ ہمارے تو امی ابو یہ بولتے ہیں کہ پڑھو لکھو اور شوہر بھی یہی بولتے ہیں کہ آپ کو پڑھنا ہے تو آپ پڑھ سکتی ہو کیونکہ ہماری یہ ابھی نکل ابھی اسی کچھ ہو گئے دو تین مہینے توشوہر بول رہے آپ پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتی ہو میں آپ کو نہیں روکوں گا
صحیح بولے
میں نے میں نے بھی بول دیا کہ چلو دیکھتے ہیں کوئی ویکینسی وغیرہ نکلے گی تو آپ فورن ڈلوا دینا میوا ویسے شادی وغیرہ ہو جاتی تو اتنا ٹائم نہیں ملتا ہے نا
اور
اور سو خود ج امی ابو کو بھی دیکھنا دوائیاں ٹائم پ دینا گھر کا کام کرنا ٹائم ہی نہیں بچتا ہے تھک ہلو
ہاں ارہی اواز
ہیلو ہاں چپ ہو جاتی ہو سمئیے بولیے بولیے بولیے
آپ بالکل صحیح کر رہی ہیں آپ ا بنا پڑھائی کے تو کچھ نہیں ہے اس کے بنا نہ تو ہم کچھ دیکھ سکتے ہیں نہ کچھ مطلب کہ پڑھائی سے ہی ہوتا ہے سب کچھ اس سے ہی بائ یہی وہ سمان دلاتی ہے بے روزگاری سے بچاتی ہے
کتنے گھر مطلب کہ کتنے گھر غریب تھے پڑھائی ہو انہیں اتنا شکچت بنا کے ان کی ساری آرتک اچھاائیں پوری کی ہیں ان کی عزت بڑھائی ہے ان کو پیسہ دیا ہے اور مان سمان دیا ہے پڑھائی بنا تو کچھ بھی نہیں ہے ہمیں تو پڑھائی کرنی چاہیے
جی
وہی تو
ج اچھا تو آپ آن لائن پڑھتی ہیں یا آف لائن
میں پہلے تو مطلب کہ میں تو ایڑتھ سے لے کے ٹویلتھ تک تو میں آن لائن ہی پڑھی تھی اس میں بہت ساری دقتیں آ رہی تھی اب تو میں آن لائن ہی پڑھتی ہوں
آن لائن کر
ہاں آن لائن سے نا ٹائم کی بچت وغیرہ ہو جاتی ہے اور صحیح ٹائم پہ صحیح ٹائم پہ کورس پورا ہو جائے تو ریویژن بھی کر سکتے ہیں اور میں تو نا میں تو ڈاؤن لوڈ کر کے کلاس لیتی ہوں کہ لائو کلاس میں ٹائم لگ جاتا ہے بور ہو جاتے ہیں اس میں پڑ جاتی میں تو ریکارڈ کر کے فل اسپیڈ پہ چلاتی ہوں اسے
ہاں تو ایسا ہی کرنا چاہیے ٹائم کی بچت ہی کرنی چاہیے جب بھی کچھ ہوا
ہاں وہ تو ہے اور جب میں آف لائن پڑھنے جاتی تھی تو بہت ساری دقتیں آتی تھی صبح ہی اٹھنا پڑتا ہاں نہانا پڑتا تھا ڈریس وغیرہ ینیفارم پہن کے چھوٹی موٹی بنا کے جانا پڑتا تھا لنچ وغیرہ کر کے اور پھر مطلب کہ جانے آنے بہت ساری دقتیں ہوتی تھی ٹریفک وغیرہ مل جاتا تھا بہت ساری ہیںسویدھا ہو جاتی ہے پر ایک فائدہ تھا کیونکہ اسکول میں جا کے اپنے دوستوں کے ساتھ مل مل کے باتیں کرتے تھے سب کے ساتھ پڑتے تھے تو اچھا بھی لگتا تھا
صحیح بول رہے ہو آپ صحیح فرما رہی ہے
اور سنائیے آپ نے آپ آن لائن کرتی یا آف لائن کرتی ہو
ہاں میں بھی آن لائن ہی پڑھتی ہوں
اچھا گھر سے ہی پڑتی ہوں ان کو کیا ہے نا کہ آن لائن صحیح ہے کیونکہ لڑکوں تو لڑکوں کو تو باہر پڑھنے بھیج دیتے ہیں گھر والے لڑکیوں کو نہیں بھیجتے ہیں تو آن لائن پڑھ دیتی ہیں بیچاری کی لڑکیاں گھر پر ہی ہوں ویسے اچھا بھی ہے آن لائن پڑھنا
ہاں یہ ہے کہ جیسے آنے جانے کا خرچ بچتا ہے
آنے جانے کا سمے بھی بچ جاتا
سمے بچتا ہے آنے جانے کا
ہوں وہ تو ہے ہی اور زیادہ تھکاوٹ وغیرہ بھی نہیں ہوتی پریشان بھی نہیں ہوتے گھر سے تو تھوڑے بور ہو جائیں تو لیٹ وغیرہ جاتے ہیں پانی وغیرہ کچھ بھی کر لو پی لو کھا لو ایسا وہاں پے نہیں ہوتا ہے نا
وہاں پہ تو ہاں وہاں پہ تو سب ٹائم سے ہی ہوتا ہے
ہاں کھالیا تو کھالیا ورنہ رہ گئے جانا تو جانا ہی ہے
یہ لیٹ ہو گئے تو بس نکل گئی
ہاں گھر پہ تو یہی ہے کہ چلو آن لائن کلاس نکل گئی تو ڈاؤن لوڈ کریے پھر پڑ لیں گے لپس نکل گئی تو کچھ تو کچھ نہیں ہے آج کی کوچنگ نکل گئی تو نکل گئی کل دوسرا ہی ہو ٹاپک چلے گا اس میں ہاں تو
صحیح فرما رہی ہے
ایسے آن لائن پڑھنا چاہیے ہمیں اور ہمیں جتنا سے نا پیڑ لگانے چاہیے جس سے کی ہمیں ہاں بیسٹ آکسیجن ملے اچھی پھل فروٹ ملے پھول ملے تازہ ہوا ملے جس سے کی نہ زیادہ گرمی پڑے نہ آکسیجن کی کمی ہو جس سے کی نہ کوئی بیماریاں ہو اور فیکٹریاں وغیرہ سے بہت دور رہنا چاہیے ان سے بہت ساری بیماری ہوتے ہیں پلاسٹک وغیرہ سے کھیتوں میں کی کھیتوں میں ڈل جاتی ہے پولٹھیں وغیرہ تو مٹی کی رول تا کو ختم کر دیتی ہے جس سے ہی فصل بھی اچھی نہیں ہوتی ہے
جی صحی فرما رہے ہیں
ہاں اور ان سے جو پلاسٹک وغیرہ وہ جلاتے ہیں تو ان سے کتنا گندا دھواں نکلتا ہے وشیلی دھواں نکلتا ہے وہ آ وایو دوشد کر دیتا ہے
آمم پھر اسی پانی کی مطلب پانی پڑتا ہے اس سے تو اسی پیڑ پودوں پے پڑتا ہے تو پھر ہم اس پیڑ پودوں کے پھلوں کو کھاتے ہیں
ہاں تو ان سے بھی بہت بیماریاں ہوتی ہیں صحیح بولرے صحیح فرما رہے ہو
ہمم اور کیا ہو گیا اور اچھے ہو آپ
ہاں
ہمیں جتنے ہو س سکے ہمیں پیڑ ہی لگانے چاہیے
جی جی
ہاں جی مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اللہ تعالی کریں گے تو پھر آپ سے تو گفتگو کریں گے
جی خدا حافظ